ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم
اور سب خیریت سے ہو
سب کیریر
الحمد للہ اور آپ کے امی ابو سب خیریت سے ہے
کیا کر رہے ہو
جی کچھ نہیں بس تھوڑا چائے ناشتہ کر کے تھوڑا ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور آپ کا چائے ناشہ چائے ناشہ ہو گیا
ہاں ہمارا ہو گیا
اچھا الحمد للہ
اب کھانا وانا بن رہا ہے اب
جی کھانا تھوڑا لیٹ بنے گا ابھی تو جو ہے ہم نے چائے ناشتہ کیا ہے الحمد للہ دیکھیے صبح چائے بنا رہا نہیں جاتا اگر انسان کو صبح چائے نہیں ملتی نا تو انسان کا دماغ جو ہے دماغ انرجی نہیں آتی ہاتھ پیروں کے اندر اور دماغ کام ن کرلتا
صی بات ہے چائے پینا بہت دیر لے
ہاں بالکل زیادہ بھی نہیں ویسے صبح تو چائے ہونا بہت ضروری ہے چائے نہیں ملتی تو دماغ کام نہیں کرتا
تو صحیح ہے آپ کو
س بات اور دیکھیے آپ چائے کے ساتھ کچھ کھاتے ہو کچھ کھاتے پیتے ہو چائے کے ساتھ یہ خالی پیٹ پیتے ہو چاہے
نہیں نہیں کھ پیں گا یہ
جی جی ہاں دیکھیے چائے کے ساتھ تو کچھ کھانا پینا چاہیے ٹاس ہو بریڈ ہوا یا نمکین ہوا یا پھر اور کچھ ہوا لیکن یہ جل خالی پیٹ چائے نہیں پینا چاہیے خالی پیٹ چائے پینے سے لیور خراب ہوتا ہے چکر آنے کا رہتا ہے آپ جانتے ہو کہ اپن رات میں سوتے ہیں تو وہ جو انرجی وغیرہ وہ مطلب بالکل بکل شانت باڈی رہتی ہے ایک دم تو اگر آپ کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں نا صبح چائے کے ساتھ تو کرس سے آئیں گے آپ اس لیے کیا کچھ کھانا پینا چاہیے چائے کے ساتھ میں ٹوس ہو بریڈ ہوا یا پھر بسکٹ وغیرہ ہوا
بہات صحی ہے
اور سنائیے موسم کیسا ہے بارش وغیرہ ہو رہی ہے آپ کے وہاں پر
بارش نہیں ہو رہی ہے ابھی
جی الحمد للہ چلو اللہ تعالا سے دعا ہے اللہ تعالا جو ہے سارے عالم میں بارش برسہ ہے ادیک یہ سارے عالم میں بارش ہوگی تو الحمد للہ سبھی لوگوں کو سکون راحت ملے گی
ہاں بس یہی بات
کہ بارش نہیں آنے کا کارن بھی ہے بھائی جان کیا ہوتا ہے کہ بارش اس لیے نہیں آتی کہ لوگ باغ پیڑ پودے کاٹ دیتے ہیں گیلے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں اپنے گیس اس کی بچت کرنے کے چکر میں ان کو کاٹ کے اس کو سکھا کے لکڑی سوکھ جات ہے تو کو چولہا جلانے کا استعمال کر لیتا ہے
ہوں اور کئی کاموں میں آتی ہے لکڑی تو کئی کاموں میں نہیں لیتے ہیں
ہاں بیس کوئی پلنگ بنانے میں کوئی کسی چیز میں ہاں آپ لے سکتے ہو لیکن ایسے لے جیسے کہ مانو کہ کوئی پیڑ سوکھ گیا ہو تنا سوکھ گیا ہو اس کا اور اس کی جڑیں نشٹ ہو گئی ہو پنپ نہیں رہی ہو تو آپ اس کو استعمال اس کو کارٹ پیٹ کے استعمال لے سکتے ہو پلنگ ولنگ میں اور ک چیز بنانے کے اندر
تو دیکھیے اس میں کی جگہ جو ہے آپ اگر پانچ پیڑ لگائے نا پانچ پودے اور لگائے تو الحمد للہ دقت نہیں آئے گی آپ دیکھو اگر گیلے پیڑوں کو کاٹو گے تو دیکھیے چلو آپ کی گیس کی بچت تو ہو جائے گی لیکن آپ کے دن بھی تو کم ہو رہے ہیں جناب
فیوچر میں بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے
بے شک سانس لینے میں دقت آتی ہے
کئی بیماری ہو رہی اس سے موسم پورا چکرن بکڑ گ ہے
صحیح فرمایا
گرمی تیز پڑ رہی ہے
جیسک گرمی تو بہت زیادہ ہے دیکھیے گرمی اللہ کی قدرت ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی نظام ہے یہ سردی ہوئی گرمی ہوئی اور کیا بولتے ہیں بارش کا جو مانسون ہے وہ سب وقت وقت پہ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالا نے مانو کہ اگر گرمی ہی دے دے اگر بارہ مہینے گرمی ہی دے دے تو انسان پریشان ہو جائے اور اگر بارہ مہینے بارہ مہینے سردی دے دے تو انسان جو ہے سردی سے ہی پریشان ہو جائے اگر بارہ مہینہ بارش دے دے تو بارش پریشان ہو جائے تو اللہ تعالی نے سب کا دن ٹائم مقرر کر رکھا ہے
ہوں
تو دیکھیے ان انسان کو گرمی بھی برداشت کرنا چاہیے اپ بولتے ہیں یار بے اکثر ٹائم ٹائم پر آتی ہے اور انسان کو تھوڑا گرم بھی برداشت کرنا چاہیے دیکھیے پسیینہ جو آتا ہے نا بوڈی میں سے جو پین نہیں
مینہ نکلتا ہے ہاں
اور دیکھیے پسینے سے بہت ساری بیماریاں نکلتی ہیں ہماری
ہاں وہ
انسان کا پسین آنا بھی بہت بہتر بتاتے ہیں ڈاکٹر کے انسان میں پسین آنا ضروری ہے پسیینہ آتا ہے تو انسان کی بہت سی بیماریاں نکلتی ہے اس پسینے میں
ہوں موٹر لوگوں بھی پیسے نہ کماتے ہے اس لیے وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں ایے
بے سک بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ابھی دیکھیے ابھی جی ابھی دیکھیے آپ رننگ کرو گے سب رننگ کرو گے تو تھوڑا پسیینہ وغیرہ آئے گا تو الحمد للہ وہ جو پسینہ آتا ہے نا اس میں آپ کی جو جو بیکٹیریا وغیرہ ہے جو بیماریاں ہے وہ ختم ہوتی ہے جبھی تو کہتے ہیں صبح سب کہ صبح مارنگ میں جو ہے رننگ کرو الحمد للہ رننگ کرنے سے ماشاء اللہ آپ کی باڈی فٹ رہے گی
ہ جبھی تو دیتے ہیں ڈاکٹر سلائی اس کی
جی صبح جو اٹھ اٹھ کر فضر کی نماز ادا کرنے کے بعد دودھ پی کر ماشاء اللہ آف رننگ وغیرہ کرو آپ کی باڈی ایک دم فٹ رہے گی
ایکسرسائز وغیرہ سب کرنا چاہیے
بالکل ایکسرسائز کرنے سے دیکھیے آج کی جنریشن جو ہے ہر چیز بوڈی پہ بوڈی دیکھتی ہے اور کچھ نہیں وہ لمبائی ہائٹ نہیں دیکھے گی لمبائی ہائٹ تو چلو لمبائی کتنی ہے کتنا قد کم ہے وہ اس چیز پہ زیادہ غور نہیں کرے گی اسپ دیکھتی ہے باڈی فٹنس
ہ اگر آپ ایک بار اللہ
آپ سات فٹ لمبے کو کھڑا کر دو گے نا اور پانچ فٹ پانچ فٹ فٹ کے آدمی کو کھڑا کر دو گے تو اگر پانچ فٹ آدمی کی باڈی فٹنےس اچھا اچھی ہوگی نا تو اس کو پسند کریں گے لو باگ
ہاں وہ تو بس ہیی آتی
کیونکہ آج کل باڈی فٹنس کا بہت زیادہ ہے آج کی جنریشن بورڈ بھی بنانے میں اتنی ووست ہے اپنے آپ کو مطلب خود آپ جانتے ہو سب فٹ رکھنا چاہتے ہیں اسمارٹ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے بورڈ بھی بنا کے رکھے تاکہ ہم جو ہے بالکل ہمیں سب ہماری تعریف کرے سب ہماری
ہ جم جم وغیرہ سب جاتے ہیں
جی دیکھیے دیکنے کے علاوہ مین چیز یہ دیکھیے باڈی فٹنیس رہے گی تو اس کے شریر کے لیے بھی اچھا ہے دوسروں کو تو چلو دکھاوا ہے چلو دکھاوا والی بات نہیں بھائی دکھاوا تو ہے لیکن خود کو بھی تو فائدہ ہے اس کے اندر اگر آپ کو اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ دکھاوے کے لیے بورڈی بناتا ہے لیکن دیکھیے آپ سوچ لط ہے چلو وہ دکھاوے لیے بورڈی بنا رہا ہے لیکن اس کو فائدہ تو ہے اس میں دکھاوے کی باڈی بنا رہا ہے تو اس کی بیماریاں وغیرہ دور ہوگی وہ فٹ رہے گی اس ہاں مطلب بل اس کی ہڈیاں وغیرہ سب مضبوط رہے گی ماشاء اللہ پیٹ آپ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ نے غبارہ بنا رکھا ہے پیٹ کو
نہیں نہیں نہیں نہیں
دیکھیے جن کا پیٹ موٹ ہوتا ہے نا پیٹ نکلتا رہتا ہے اس کو بہت سی بیماریاں رہتی ہیں
وہ ڈاکٹر خود نہیں بتا دیتا ہے ڈاکٹر پاس بہت ج رہے اٹھا اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہے اور چیز میں دقت ہے
جی صحیح برمایا دیکھیے موٹے آدمی کو کیا ڈائبٹیز وغیرہ سوگر اور بی پی ہائی لو بی پی او پی کی زیادہ دقتیں آتی ہے
کس اپ
ویس وس سانس لینے میں اور اگر تھوڑا ادھر گھبراہٹ کوئی مطلب کوئی کمرے میں اگر مانو کہ دس پندرہ آدمی بیٹھے ہوئے نا تو سب سے زیادہ پریشان موٹا آدمی ہوگا وہاں پر
ہاں اٹنے بیٹنی مار کسی فل ہوتی
ا کیونکہ موٹے آدمی
آ نہیں
ج ہے وہاں ملتا ہے جہ وہ اکیلا خود کو فیل کرتا ہے نا وہاں وہاں وہاں اس کو اچھا لگتا ہے اور اگر دس پندرہ آدمی اس کے پاس بیٹھ گئے نا تو اس کو مطلب اٹپٹا سا لگے گا اور گوٹني ہوی سے
ہ
دیکھنا آپ نوٹس کرنا کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کئی بار میں نے کہ یار آپ کمرے میں بڑھیا رہتے تو ہو اکیے دوکیل آدمی میں توح اوربس پندرہ آدمی کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے آپ بیٹھے نہیں جاتا آپ کو آپ تو اٹتے ہو کہ نہیں یار مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کیا ہوتا ہے ایسا تو دیکھیے یہ سب پریشانی ہے کہ آپ جو ہے اپنی فٹنیس کا خاص طور پہ دھیان رکھیں
یہ ہوتا فٹنیس بہت جگی ہے
بہت ضروری آج کی دنیا میں جو ہے فٹنس بہت اہم ہے
ہوں ایک جنریشن ہے اس میں فٹنیس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے
نہیں سب بے سک ص ہی فم ہے فٹنیس سے جیسے کہ جناب جو ہے ہماری باڈی مضبوط رہتی ہے اور دیکھیے کہ لوہا جو ہوتا ہے نا لوہا اس طریقے سے رہتی ہے اور اگر جم آپ فٹنیس ص ہی نہیں رکھو گے تو آپ جو ہے جو جو ڈنڈی ہوتی ہے نا جو ب ربڑ ہوتا ہے ربڑ ربڑ کی طرح بوڈی رہ دیے فٹنس ٹھیک کرنے والوں کی جم وغیرہ نہیں کرتے جن کی باڈی جو ہے ربڑ کی طرح رہتی ہے
ہوں
اگر مانو وہ مزدوری بھی کر رہا ہے نا الحمد للہ مزدوری بھی کر رہا ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے نا توب اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہے اگر مانو کہ جو ب مطلب کچھ بھی نہیں کر رہا ہو بیٹھا ہو دکان کا کوئی کام ہے سوپ کا کام ہے کانہ کی دکان ہے اس پہ بیٹھا رہتا ہے ارے بیٹھے بیٹھے کا تو وزن بڑے گا پیٹ نکلے گا
ور کیا
چلو اگر آپ جو ہے فٹنیس جم وغیرہ کرو گے الحمد للہ تو آپ کی باڈی ایک دم ٹھیک رہے گی اور آپ کچھ بھی نہیں کرو گے نہ تو آپ محنت کرو گے نہ فٹس جم وغیرہ کرو گے نہا اور ایکسرسائز وغیرہ کرو گے تو آپ کا پیٹ تو نکلے گا اور آپ کا پیٹ جو ہےپ کی بورڈی جو ہے ربڑ کی طرح بن جائے گی
وہ وہ تو ہےی فٹنیس تور ب زیادہ تر لوگ کو دھیان دیتے ہیں جم وغیرہ جاتے ہیں کھیلتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں
صحیح فرمایاپ نے
تو کئی لوگوں جو ک چی کرنے میں ان کو دقت آتی ہے ان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتتا
صحیح بات ہے صحیح بات ہے آائی فرمایا آپ نے
ہوں
چلو جناب آپ سے پھر ہماری بات ہوگی بعد میں ٹھیک ہے اللہ حافظ
ہوں